ہیلو السلام علیکم
آپ ٹھیک ہو
ہاں اپتھ خوتچس
ہاں گر میں سب ٹھیک ہے
آپ کے گھر پہ سب کیسے ہے
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
ہ سمسک اور
بس دعا آ کی آپ سناؤ
بس اپنے کیم میں آج دن بھر بزی تھی ایکچولی میں مجھے گھر پہ تھوڑی صفائی کرنی تھی
اچھا اچھا
میں وہی کام کر رہی تھی اور پلس اب ہم نے کیا کیا تھا کہ اب ہم یہاں جو ہمارا کمیونٹی اوئرنیس پروگرام تھا ہم پرسوں گئے تھے ہائر سیک کیرے انہوں نے بولا انہوں نے بولا ہم لوگ آپ کو یہی سا ڈیٹ دے کہ آپ لوگ وہاں سے نہیں دے سکتے ہم لوگوں کو ڈیٹ
اچھا اچھا ٹھیک
اور یہ بولا کہ آپ پہلے یہاں سے اپنے آپ پہلے خود سی ا او اے سے پرمیش سی ای او آفس سے پرمیشن لاؤ
ٹھیک
بولو کب کرنا ہے کہ ہم کریں گے ہم آپ کو فھر یہ سے بولیں گے آپ ہمیں کال کرنا ایسے یہاں پہ نہیں ہوتا ہم لوگ ایسے کاؤنسلنگ یہ یا کاؤنسلنگ ہوگی کچھ ہوگی ہم ایسے ایلو نہیں کرتے ت ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
پھر اب ہم نے میم کو بولا تھا میم نے بولا تھا آپ کا جو شیڈیول ہے وہ ایٹین کو ہے آپ ایٹین کے بغیر نہیں کر سکتے ہو اس لیے آپ لوگ اب کمیونٹی میں ہی کرو اب ہمیں کیا کرنا اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب میں ایک آنگن واڑی میں گئی تھی یہاں پہ
اچھا اچھا اچھا
لیکن انہوں نے بولا ہم بھی ایسے آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے آپ کو بھی ہمارے سر سے پرمیشن لینی ہوگی پہلے پھر ہم لوگ آپ کو یہاں پہ پرمٹ کر سکتے ہیں
ٹھیک
اب میں گئی تھی انہوں نے بولا تھا آپ ایک کام کرو یہاں پہ جو یہ ہماری آؤٹ آف کمیٹی ہوتی ہے آپ انہیں کے پاس جاؤ اب ان کو بولا ہمیں ایسے پروگرام ہے اپ ہمیں کوئی یہ دو اسپیس دو جہاں پہ ہم یہ پروگرام کر سکتے ہیں اب میں گئی تھی وہاں پہ لیکن وہ لوگ بھی وہاں پہ وہ بھی وہاں پہ نہیں تھے جن مطلب جن کے پاس میں گئی تھی
اچھا ٹھیک ٹھیک
اب میں دیکھتی ہوں اب میں نے ان سے نمبر لیا اب میں دیکھتی ہوں ان کو اگر انہوں نے مانا کہ یا میں نے سوچا تھا میں ان کو شہبا سر سے ہی کال کرواؤں گی
وہی ٹھیک رہے گا پھر
ہاں ا یا شاہباز سر کہیں اور گئے ہیں وہ باہر گئے ہیں شاید ہاں میں نے بھی دیکھا وہ شاید باہر گئے اس کو میں ان کو میں نے کال کی تھی لیکن وہ کال ریسیو ہی نہیں کر رہے ہیں
ہاں زائدہ میم کو بولنا تھا پھر آپ کو
مجھے لگتا ہے اکرذا یہ شہب سر ان سے بات کریں لائیں گے ہاں میں زیادہ میم سے بھی بات کروں گی میں زیادہ میم کو بولوں گی آپ ہی ان کو کال کرو آپ ان کو بولا ہمیں ایسی جگہ یہ چاہیے ہم رینٹ بھیہ دے سکتے ہیں اس دن کا ہمیں ایک تو ایک دو گھنٹے کا ایک دو گھنٹے کے لیے ہمیں یہ چاہیے
ہاںپ آپا بھی ٹھیک کرو
ہاں میں بھی سوچ رہی تھی ہاں پھر ہم پھر انہوں نے بولا ہم لوگ آپ کو ایک تو ہم پرمیشن دیں گے دوسرا ہم جو یہاں پہ ساری آنگن واڑی ہیں ان سے ان کو بولیں گے آ پہ دس دس میںمبرس لاؤ ہاں سے
ٹھیک
ہاں
ہم نے بھی یہی کیا مجھے خودی کنا بڑا سابا آپ بولو میں سن رہی ہوں
ہاں اب انہوں نے بولا اب آپ لوگ بولو یہ ہم لوگ آپ کو پرمیشن دیں گے اس کے لیے آنگن واڑیز کے لیے آپ آگن ہم لوگ بولیں کہ آنگن واڑی والوں کو آنگن واڑی کی جو آشا ورکرس ہیں ان کو بولیں گ ہم آپ لوگ دس دس پز بیس لڑکیوں کوول آو اپنے اپنے محلے کی پھر ہم ایک ہی جگہ جمع کریں گے جہاں پہ ہم نے ان کو یہ بولا ہے
اچھا ٹھیک
جہاں پہ وینیو ہوگا پھر اس دن دیں گے
ہ اوف کو اچھے سے کرنا ہے کیونکہ ان لوگوں کو آنا بھی آنا یہ لوگ پہلے بولتے ہم آئیں گے پھر نہیں آتے ہیں
ہاں اور کیا لوگوں کو تو یہ بولنا ہے
مجھے بھی آج کرنا وہک سا نا مجھے کال کر رہی تھی صبح کتنے کنٹینٹ اس پائیے اب وہاں آئیں گے پھر میں نے اس کو بولا میں دیکھتی ہوں پھر مجھے ایک ٹیچر کو کال کرنی پڑی تو اس نے بولا کہ میں ابھی گھر میں نہیں ہوں پہلگام گئی تھی تو پھر میں نے اس کو بولا کہ ایٹتھ کلاس میں کتنے بچے ہیں یا سیونتھ یا سکس پھر اس نے بولا زیادہ بچے نہیں ہیں ہمیں پانچ پانچ چھ چھ سات سر وہ ہے نا مڈل اسکول پھر میں نے اس کو بولا آپ سکس اور سیونتھ ایٹتھ میں سے لاؤ ہم اسٹوڈینٹس اس نے بولا اوکے میں لاؤں گی اور پھر میں نے رخسان میم کو کال کی کہ اتنے کنٹینٹس ہے تو اپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا ان شاء اللہ امید اچھی ہے
انہوں نے بولا تھا نا لیکن زیادہ تر یہ ہے اس میں کمیون میں ہونی چاہیے یہ میل بھی ہونے
ہاں ہاں ہاں مھ مجھے دکانداروں کو بھی بولنا پڑ وڑا
ہاں لڑکیوں لڑکیاں بھی ہونی چاہیے
ہیلپر کو بولنا ہے اور آشا کو بھی میں نے بولا جو مقدم ہوتا ہے یہاں پہ ولیج میں اس کو بھی بولا ہے سرپنچ کو بھی اور جو گروپ ممبرس ہے وہ تو ہے آلریڈی اس میں
ہوں
دیکھتے حالیہ گھر میں نہیں تھی وہ گئی ہے پکنک تو اس لیے مجھے خود ہی کرنا پڑا آج
اچھا ٹھیک میں ا نےو عمرب میرا بھی ہے نا گھر پہ اب میں بھی خود ہی دیکھ رہی تھی پرسوں ہم گئے تھے ہائر سیکنڈری ایک ساتھ لیکن جب وہاں پہ کچھ نہیں ہوا تو اب ہم دیکھتے ہیں یہی پ اگر کمیونٹی میں ہی بس سبل ہو گیا تو و گڑھ اگر نہیں تو
ٹھیک ٹھیک اچھا اب اپنی اچھا ا یہ بولو آپ نے بولا تھا میں نے سی وی ڈالا تھا اسکول میں اس کا کیا کیا آپ نے
اب میں نے تو بس سی بھی جتنی ڈالی تھی اب مجھے پت ہی نہیں ہے اگر ان کو کوئی ویکینسی ہوگی اصل میں میں نے کسی بھی بھی غلط ٹائم پہ ڈالی مجھے ہاں مجھے مئی اپریل میں یہ ڈالنی تھی میں اب جون میں آئی ہوں اس ٹائم پہ ویکینسی ہوتی ہے آج بہت ویکینسی ہوتی ہے آج ان کو سارے ویکنسیز فل ہوئی ہوتی تی ہے
ٹھیک ٹھیک
اور آپ گئے ہو کہ یہ کہاں گئی آلیہ کہاں
آیا گئی ہاں ہاں وہ گ سوون مرگ آاج
اوکے ٹھیک ہے
ہاں اس کی شادی ہے نا اندر کوٹ میں سنبل اندر کوٹ بولتے اس کو وہ جہاں ہم ج ہیں نا وہ کھند پیٹ اورف جو ہمارا ہے وہ ادری اسی سائڈ سے تو وہ آج صبح نکلی صبح ہی مجھے جبھی صبح ہی پتہ چلا تو پھر اس کو بہن نے کال کی تو بولا کہ وہ ادھر گئی ہے سون مرگ
اچھا ٹھیک
اب کل کا دن ہے دیکھنا ہے ایک پھر سکسٹینتھ کو ہے ہم ہمیں
ھ ہے
ان کو مجھے پتاہ نہیں ہے
ایک ایک ہمارا ہے
سکس چینک وہ ہمارا ہے
سیونٹین شوگفت کو شاید شوگفت کا نہیں ہے اس بار ان لوگوں کا ا ا مطلب اگلے منتھ ہوگا ایکچولی شگفتوں کو باہر جانا ہے کسی کام سے ہاں ا شگفتہ نہیں شگفتہ کا گروپ نہیں کرے گا
اچھا ٹھیک اور بولو ممی ٹھک آپ کی مما ٹھیک چھ
ٹھیک ہے
چلو خدا سلامت رکے اس کو
ہ آج دن میں میں کچن کی صفائی کر رہی تھی ہاں بس کچن کی صفائی کی تھی میں نے وہ میں کیا میں دن بھر کھڑی تھی میرے کپڑے اتنے گندے ہو گئے تھے
اچھا ٹھیک
یہاں سے دوپ تھی لیکن مجھے اتنی سردی دی لگی تھی میں نے میں نے دن میں کی دو بار کپڑے چینج
اچھا ٹھیک ہے سفائی کرنے سے ہوتے ہے
ہاں اب میں گئے تھی ابھی ٹیلر کے پاس مجھے ٹیلر کے پاس کپڑے تھے اب میں وہیں پہ گئی تھی میں نے وہی لی لیکن بہت بارش ہو رہی تھی تھی
ہاں یہاں پہ تھوڑی ہو رہی تھی ہم پہلے گئے تھے ڈاکٹر کے پاس ممی کو دانت میں درد تھا اور مجھے بھی پھر ڈاکٹر ا بولا وینس ڈے کو انا اس کو نکالنا ہے اس کو مجھے روٹ کینال کر کے تھا وہ میں گئی تھی اب کیب کرانی تو اس نے بولا کوئی فائدہ نہیں ہے کیب کرنی تو بولا کہ یہ ٹوٹ گیا ہے تو اب بولا اس نے کہ میں ڈبل فلنگ کروں گا فی الحال پھر دیکھ کے کیا ہوگا
اور آپ کو پتا ہے مجھے کیا مجھے کیا ہوا ہے ہم لوگ لاسٹ ٹائم بیڈ لگا رہے تھے تو میرا کزن ہے اس کے یہ ہاتھ میں تھا یہ چابی تھی رینجر نا رینجر وہ س بولتا ہاں اس وہ ان کے ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکل کے فورس مجھے سامنے والے دانت کو آئی میرا سامنے میرے سامنے والے دانت کو دو حصے ہوئے ہیں لیکن منہ میں یہ ہے لگا کے یہ ہے لیکن اس کو دوص ہے ایک اندر کی طرف اور ایک باہر کی طرف لیکن باہر سے نہیں دکھتا اس کو خدو حصے ہوئے ہیں
آپ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری کاال
کے پاس گئی ہ میں ب اس کو چار پانچ مہینے ہو گئے مجھے بہت پار ہوتے تھے لیکن میں گئی تھی ڈاکٹر کے پاس انہوں نے پھر یہ ایکس رے کیا یہ پرف ٹوٹ گیا تھا اس کا اس کو کریک ہوا تھا آب میں نے کیا میں نے بولا جب تک مجھے درد نہیں ہوگا تب تک میں اس کو نہیں نکالوں گی
ج بھی تو غلطی کرتے پھر اینڈ میں بولتا ہے ڈاکٹر ہم نے بولا تھا نا ہ
ہاں
اس لیے آپ کوودک دکھانا ہے پھر سےھر پھر اینڈ میں پرابلم ہوتی ہے
ہ چلو میں آپ کو ابھی کال کرتی ہوں بعد میں
اوکے چلو میں بھی نماز پڑٹنییو پلے ٹھیک ہے اللہ حافظ